ہاں ہاں آری آواز
ہاں آرہی ہے
اچھا ہم لوگ کی عادت ہے میم میم بولنے کی نہ کہاں اسے عادت پڑ گئی ہے شروع سے اتنا ورک کیا ہے اور جو وہ تھی ایک اور ہے جو جن نے ہم کو دیا تھا ان کا کہ آپ اس سے بات کر لینا آج کل تو وہ ہم نے ان کو بھی میم کہا کہ ہم کو میم مت کہیے جی
اپ میرا نام لیجیے ہم نے کہا وہ بات نہیں ہے آپ کا نام لے لیں گے ٹھیک ہے پر ہم لوگ کی عادت پڑ گئی ہے ایک کر کے بات کرنے کیا لیے ہیں آپ وہ بات ٹھیک ہے پر آپ جو ہے ا نام لیا کریے میرا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کیا ہم لے لیے ہیں
ہاں ان کو عادت نہیں ہوگی نا اس لیے
ہاں بہت سے لوگ سوچتے ہیں نا کہ جو ہے ہم چھوٹے ہیں وہ عمر میں بڑی ہیں تو وہ کیوں کہہ رہی ہیں ایسا ہمیں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نا عمر میں ہم لوگ عمرعمر کبھی دیکھتے ہی نہیں ہے
ہاں
یاد ہے آپ کو جب ہم لوگ والا کام کرتے تھے وہی یہ ہی مودی کیئر والا تو ہم آپ کو میم نہیں کہتے تھے تھے چھوٹی ہیں ہم سے اور نام لے لے تو پھر آپ کتنا برا لگا کرتا تھا آ شب آپ نے کتنی بار میری شکایت بھی کری میم بھی کہتی ہیں
ہاں ابھی بھی مجھے جیسے کچھ کچھ لوگ ہیں نا میں نے کس سے بات کری تھی اصبا جانتے ہو اصبا کو
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
اصبا وہ ایک دو بار میری مطلب انہوں نے کال کیا تھا مجھے ریسیور کے لیے تو میں نے بات کری ان سے بٹ وہ جیسے تم تم ابھی فری ہو کیا میں تم کو کال کروں کیا ایسے بول رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا میں نے تو س سے بولا میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا
نہیں ہم لوگ تو خیر آپ آپ کر کے ایسے بولتے ہیں پر وہی میم اچھا
میں نے کہا دیکھو ریسپیکٹ اپنی جگہ ہوتی ہے
ہاں یہ تو ہے
میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی تم بولے کیونکہ میں بھی بھلے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا وہ میرے منہ سے آپ ہی نکلتا ہے بھلے وہ پندرہ بیس سال کا ہی کیوں نہ ہو
ہاں یہ تو رسپیکٹ کہ اس سے دائرے میں ہم لوگ اپنے بچوں سے خود ہی بولنا چاہیے تبھی وہ بچے مننرس سیکھیں گے ورنہ کہاں سیکھتے ہیں آج کل کے بچے
ہاں وہی بچوں کو بھی میں آپ بولنا سکھاتی ہوں میں نے کہا نہیں
اور کبھی کبھی کبھی کبھی ہماری چھوٹی والی بیٹی تم کر کے بول دیتی ہم تو روکتے ہیں کہ پاپا سے ایسے کیوں بول رہی ہو
ہاں نہیں بولنا چاہیے بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں میم جیسا ہم بولتے ہیں بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں
ہاں ہاں یہ تو خیر ہے بچے ہمیں لوگوں سے سیکھتے ہی ہیں نی یہ صحیح دیے اور وہ ہماری عادت بھی ہے خیر میم میم اتنا ورک کرتے ہیں ہر ایک کو میم میم بہت ان کو پھر انہوں نے میسج کیا تو میم مت کہا کریے میرا نام لیا کریے مجھے اچھا نہیں لگتا نے کوئی بات نہیں ہماری عادت ہے کہ یہاں میری دی ہے ہم نے کہا ہاں ہم مندہ مات دیے
ہاں
اور بتائیے آ گی گھر آپ شاپ بند کر دی آپ نے
نہیں نہیں ابھی شاپ پر ہی ہوں میں
اچھا دیر سے اوپن ہوئی تھی تبھی آپ شاپ ہی پہ ہوں گی نا
ہاں ایکچولی رات کو بھی میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی زکام وغیرہ لگا ہوا تھا تو اس سے تھوڑا دقت ہو رہا تھا
ہاں سردی گرمی تو چل رہی ہے نا اس وجہ سے نزلہ زخام بخار کچھ ہر گھر میں پھیل رہا ہے
ہاں پھر اسی لیے میں تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہاں ابھی ساڑھے تین بجے آئی ہوں آج تو میں شوپ پر
اچھا
گھر کا کام نپٹا یا پھر طبیعت خراب ہونے لگی تو میں دوائی لے کے گھر پر ہی سو گئی میں نے کہا وہاں جاؤں گی تو بھی میں کام تو کیسے ہی کر پاؤں گی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو
اچھا یہ فیور وغیرہ اتا تو کوئی دقت نہیں کولڈ اور فیور ہو جاتا ہے تو بدا نظم ٹوٹنے ایسا لگتا ہے ہوتا ہے
ہاں ارے وہ تو چلو ٹھیک ہے جیسے بھی ایک دو دن اتا ہے تو مینج کر لیتے جکام ایسی چیز ہے کہ نہ تو جلدی سے تیار ہوتا ہے اور اتنا حالت خراب ہو جاتی ہے کیا بتایا اپ کو
اب تو زکام بھی دس بارہ دن لے لیتا ہے ارے اج میرا پورا دن ٹوٹ گیا اسی بوقوفی میں اب ہم کو اتنی نالج ہے تھی یہ بت تو تھی اور وہ بار بار جو میم نے نمبر دیا تھا ہمیں ہم اس کو کال کریں اور با پڑی لکھ کے اجائیں ہم یہ سوچیں شاید میری طرف سے نیٹ ورک ایشو ہے
نہیں وہ ان کا پورا ہو گیا تھا نا وہ اگر ایک سو اسی منٹ لکھ کے ا رہا ہے نا تو وہ سب کا کمپلیٹ ہو گیا ہے جیسے میری جو پرسنل میرا فون نمبر ہے نا اس میرا ہو گیا ہے سگفتہ میم کا ہو گیا اور بھی بہت ساری ہے ممبرس جن کا ہو گیا ہے
تبھی تو پھر ہم نے گروپ میں ا کے کہہ دیا تھا کہ جو ہیں وہ مجھے پتا نہیں تھا نہ نہ اس کو پتا ہوگا تو جو ہے تبھی گروپ میں کہ دیا تھا کہ
رات کو بھی اس کی ای میل ائی ڈی بھی میں نے بنا کے دی تھی بولا مجھے بنانا نہیں آتا ہے
اچھا میل ائی ڈی تو ہم نے بنا دی تھی پر ہمارا پاسورڈ ان کریکٹ بار بار بتا رہا تھا پھر ہم نے دیا انہیں کو میم کو دیا پھر جو ہے نے پھر کہا کہ لاؤ اچھا امی بنا دے بھابھی تو اس نے بنایا تو اس سے میں پاسورڈ صحیح بتا رہا ہم نے جو بنائی تے ہمارا ان کریکٹ پاسورڈ بتا رہا تھا
اچھا چینج کر لیتے اپ
نہیں پاس پاسورٹ کہاں چینج پاسورٹ تو ہی کمپنی سے ملا ہے نا لوگوں کو
ہاں وہ تو ہے ہاں پاسورڈ وہی ڈالنا تھا
اب جات شام کا کھانا وانا بنائیں گے نا
ہمم
سلائی کر تو اج ریسٹ کر لیتی نا تو اج کیوں اگئی اپ
ارے ارجنٹ ہے ایکچولی تھوڑا فنکشن ہے تو اس کے ڈریس ہیں اب وہ ان کو تھوڑی پتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ تو کل وہ تو کل ا جائیں گے کپڑے لینے کے لیے اب ریڈی کرنا ہے مجھے ہو گئی ہیں اج ابھی ا کے میں ایک ڈریس سیلی ہوں ابھی دوسری میں لگی ہوں
کے سپنا پورا ہو جائے گھر ہو جائے سب سے زیادہ خوشی ہم لوگ کی ہے ہم
ہاں میں بھی اسی میں لگی ہوں اسی لیے تو پھر اب اتنی پرواہ نہیں کرتی ہوں طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو بس نکل جاتی ہوں گھر سے کہ ہوتا رہے گا طبیعت ٹھیک
یہ کام ایسا ہے تو اس پہ تھوڑا وہ پر رکھنا اپنے باڈی کو بھی دیکھیے بھائی زیادہ اسٹرگل
ہاں دیکھنا تو پڑتا ہی ہے
جب اپ کا خود کا گھر ہو جائیں گا تو پھر ہم لوگ ائیں گے جب ہم
ارے سوس بہت کچھ سوچا ہوا ہے ابھی تو سیلنگ پہ اترنا ہے بہت کچھ ہے پر ابھی تھوڑا ایک سے ایک تو سیٹ اپ ہو تھوڑے سٹارٹنگ تو
یہ تو ہے نہیں آپ نے اسٹارٹنگ تو خیر کری دی ہے بس اگے گرو کرے گا شروع کرے اپ محنتی ہے نا اس وجہ سے مطلب کسی بھی چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو ہم لوگ اٹ جاتے تھے پر آپ نہیں اتی تھی یہ ہم نے دیکھا جو کام انہوں نے بتایا آپ ہر فیلڈ میں نظر آئیں گے اور اچھا نہیں ہے کہ لس نہیں لاس بھی خوب جھیلا ہے آپ
ہاں بہت زیادہ
بہت زیادہ لوگ جھیلا ہے آپ نے پر یہ ہوتا نا ایسے ایک وہ کہاوت کہی گئی چیٹی پہڑ پر چوتھی پہاڑ پہ گر گر جاتی ہے ایک دن وہ چڑھھی کے مانتی ہے
ہاں
وہی آپ کے ساتھ ہوگا دیکھیے گا
ہاں وہ تو صحیح ہے
اس زیادہ سپورٹ تو آپ کے ہسبینڈ کا جو ہو رہا ہے وہ بہت بڑھیا ہے
ہاں یہی ہے کہ وہ مجھے کچھ کرنے سے روکتے نہیں ہیں بولے کہ ہاں تمہارا من ہے کر دو
وہی تو یہ یہ بہت بڑی بات ہے نا
ہاں وہ روکتے نہیں ہیں ان کو پتا ان کو میرے سے زیادہ میرے سے زیادہ ان کو ٹرسٹ ہے مجھ پہ کہ بولے کہ یہ ایک جس چیز میں گھس جاتی ہے اس کو کر ہی لیتی ہے
ایک تو یہ ہنر بھی ہونا چاہیے ہاتھ میں بہت ضروری ہے آگے چل کے اگر کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے ہاتھوں میں ہنر ہے تو آپ بڑے سے بڑا کام کر کے انجام کر دے دیتی ہیں
ہاں وہ تو ہے
اگر ٹیوشن بھی پڑھاؤ سوچوا بچوں کو بلا دیں ٹیوشن پڑھا دیں کچھ پیسہ تو یہاں کے یہاں کے لوگ پیسے ہی نہیں دیتے ہیں دادا جو ہمارا محلہ ہے شروع شروع ہم نے سوچا کئی لوگوں کو بچوں کو برا رسپانس اتنا اچھا مطلب ایک دم بیکار بچے دو پڑی کے بوڑھے بچے اچھے پرفارمنس آ اچھا رزلٹ آیا ان کا اور مطلب ٹیچر نے بلا کے وہ اپریشیٹ بھی کیا پر پیسے بتائیں دو سو روپئے دیتے تھے اب محنت اتنی کرو
ہاں دو سو روپئے میں تو کچھ نہیں ہوتا ہاں مطلب چار سو پانچ سو اتنا تو میکسیمم ہونا چاہیے
ہاں ہونا چاہیے پر نہیں جب ان سے پیسے بڑھانے کی بات کرو تو ارے پڑھا دیجیے ابھی ہیں اپنے خرچوں کے لیے کمیاں نہیں ہے پڑھائی میں پیسے بڑھانے کے اگر ٹیچر کہ دےے پ میں نے بند کر دیا تھا کیا پیدا
ہاں خود خود کے بھی اگر تھوڑا دقت تو ہوتا ہی ہے میم
محنت ایسے کرتے تھے جیسے خود کا بچہ جیسے خود کے بچے کے ساتھ محنت کریے کیسے کرتے تھے محنت لگ کر ایک دم اور جب ہمار پیسے ہی نہیں بڑ رہے ہیں محنت اتنی پڑ رہی ہے تو ہم نے فائدہ کیا پھر ہم نے منع کر دیا تھا پ میں نے یہی سوچا تھا دو سے چار بچے ہوں گے چار سے چھ بچے ہوں گے بٹتے جائیں گے پیسے ہی نہیں دین اور لوگ بس وہ جے تھے فری میں پڑھا دے ہیں فری میں کہاں کوئی پڑھائے گا بھائی
ہاں تھوڑا بہت تو لگتا ہی ہے نا تھوڑا بہت ہیلتا ہے فری میں تو آج کل کچھ ہی نہیں ہوتا
کیسی نہیں آپ
ه ہمم ہمم
آپ کیا سل رہی ہیں آج
وہی ہمارے والی ہم جو پہنتے ہیں نا وہی پوشاک سل رہی ہ
اچھا چولی بنا لیتی ہیں
ہاں چولی کورتی لہنگا سب
اچھا لہنگے میں تو اتنا ہی لگتا ہوگا لہنگا جلدی بن جاتا ہوگا
لہنگے میں لگتا ہے میم ٹائم کیوںکہ اس کی آٹھ کلیاں آٹھ کلیوں میں ہم کاٹتے ہیں جیسے پلازو ہوتا ہے نا امبریلا کاٹ
تو لہنگے کی بھی آٹھ کلیاں رہتی ہیں
ہاں لہنگے کی آٹھ ہاں آٹھ کلیاں رہتی ہے پھر نچے میں نیچے وہ ہوگئے فنیشنگ کے لیے مگزی وغیرہ لگاتے ہیں پھر اس کا میجرمنٹ کرنا گولائی دینا فنیشنگ دینا ٹائم لگتا ہے
اچھا ہاں تو پھر آٹھ کلیوں کو جوائٹ بھی کرتی ہوں گی اس ہاں ہاں ہاں ہاں